ہوں
اور بتائیے ببھی بھول گئے
نہ بھول کہاں سب آیا تھا نہیں گڑوا میں
م زد ہےرے
ہ سب یاد ہے گڑوا میں
ار کہاں رہے ہیں مطلب ابھی گھوا میں ہیں کہ کہیں اور ہیں
گھر پہ گھر پہ چڑھوے میں
اور بتائیے س ہم کیسا ہے
موسم پ ابھی بادل ہی کیا ہے
ادھر تو بارش ہو رہا اچھا خاصا ادھر باہار ہا چل رہا ہے پورا تیز ہ تو اب میرا شادی میں آئیے گا نا
ہاں انشاء اللہ
کیااہ
سال الات ضرور آئیں گے
انشاء اللہ نہیں دیں گے واٹسپ کر دیں گے کارڈ
ہاں
اور ہ اکتوبر میں شاید منگنی ہے میرا اور عید بادلہ یہی م میرڈ ہوگا سپرو سے ہوگا جی ہ تو ہوں ہاں شاہپور وہاں پہ ہے نا یہ میرج ہال پٹرول پمپ کے پاس
ہاں پیٹرول پمپ کے پاس بھی ہے ایک آگے بھی ہے وہاں کیا بولتے
ہ آپ آپ کب شادی کر رہے ہیں
ہم ابھی میرا پانچ سال لے
مسکان سے نہیں ہوگا کا
مقدر جہاں لکھا ہوگا وہیں ہوگا
مقدر تو لکھا ہوا رہتا ہے پر مقدر بنانا بھی پڑتا ہے
ہاں
دونوں اللہ تعالی بو لے ہیں مقدر بھی لکھا رہتا اگر آپ شانت رہے گا تو جو اللہ تالی چاہیں گے وہی ہوں ہوگا اگر وہ چیز پھر آپ اٹل رہیے گا کوشش کیجیے گا دعا کیجے گا آپ کا مقدس چینج ہو سکے ہوتا ہے
بات ہوا تھا مسکان سے
کیا چيز کیا بولو
مسکان سے بات ہوا تھا
مسکان سے بات بولے تو کہ پرسوں رات میں ہوا تھا
اس سے بات نہیں
نہیں پتا ابھی نہیں پوچھے ہم اسے
نہیں ہم کو پتا چلا کہ اس کا پاؤں کا پلستر ہے نا پاؤں کا پلستر کھلوا لیے وہ ٹھیک نا جب چل رہی تو اس کا پیر پہ بہت درد دے رہا ہے ہوں یہ کالج میں ہاں کالج میں فارم بھرا رہا ہے ہم لوگ کا
ہاں
تو وہی مسکان کے بارے میں پوچے کہ مسکان تو نہیں جا پائی کیسے فارم بھرے گی تو یہ بولیے کہ پلستر کھلوا لیے پر بہت درد دے رہا ہے آپ پتا نا کون بھرے گا جا کے
تو چل جائے گی کسی اور کے ساتھ بھائی کے ساتھ اپنا
بائکک ہے نا اور گھر میں سب لوگ کیسے ہیں سب سب بڑھیا ہیں
سب بڑھیا ہے
آپ تو کچھ نہیں کر رہے گھر پہ ہی بیٹھے رہ رہے ہیں نا
ہ ہاں
کیا کچھ ودیوس وغیرہ کچھ نہیں کر رہا ہے کیا تو کب کرنا پڑھائی کرنے کے بعد
ہاں پھر تو دو سال ٹینتھ عند ٹویلتھ
کیا
ابھی دو دو سال تک ٹویلتھ کرنے میں لگے گا
جی تو ابھی ٹویلتھ میں ہے
ہوں
وپ
آپ مطلب ایک سال میں پورا بھول گئی تھی ہم ٹینتھ میں تھے کہ ٹویلتھ میں
نہیں یہ پڑھائی کے بارے میں تو شاید پوچھے تھے کہ نہیں کچھ ہم دھیان میں نہیں ہے
ہم کو ایک ایک چیز یاد ہے ہم ہم نہیں بولتے ہیں
آپ کا میموری اچھا ہے تو اس لیے یاد ہے
ہاں
م
اور بتائیے تو مطلب اپنے گھر میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں
ابھی تو لاسٹ ٹائم کب آئے تھے چار مہینہ پانچ چھ مہینہ ہو گیا
ہاں
ہوں اب کہیں نہیں جاتے ہیں صر شانتی سے ہم گھر پہ آتے ہیں چال تو لگتا ہے سیں گ
ہاں پڑھائی کر لیجیے گا تب نہ کچھ بزنس وغیرہ کیجیے گا
ہاں
گھر پہ ہی بیٹھے رہتے اچھی بات ہے آپ کی بہن ن جی
ہ
ا اب کتنا میں ہے چار ہے کہ تین ہے اچھا مسکان جو سسٹر کے گھر ہے وہ کہاں پہ آپ کے گھر سے کتنا دوری پر ہے
بیس کلو میٹر
ہاں اتنا نجدیک ہے
ہاں
ا اور گڑھوا پارک جو ہے اس سے آپ کا کتنا دوری پہ گھر ہے
دو کلو میٹر
تو دیکھے کی دیکھیے ترنت آپ چل آئے تھے بائک سے
ہاں
ہوں
گڑوا پر میں کوئی جاتا ہے فالتو لگتا ہے
ایک ہی بار ہم گئے ہیں اس کے بعد پھر کبھی نہیں گئے ہیں اسی ٹائم جو ہم نہیں گئے تھے ہیں
ہ دو بار ن جی ایک بار ارباز کے ساتھ آئے تھے
اچھا ہاں ایک بار ہاں ایک بار آٹو سے آئے تھے
اوراں
ہ اب نہیں جائیں گے جی اب لے جاننے والا بھی نہیں ہے میرا ہسبینڈ
اچ
گھر پہ ہی رہنا ہے ہم کو کہیں نہیں جانا ہے باہر
ہوں بڑھیا
پڑھائی بھی چھوڑنے کے لیے بول رہے تھے بٹ ہم نہیں چوڑے بول رہے تھے پڑھائی بھی چھوڑ دو کیا کری گے پڑ کر
اب وہ کما کے کھلانے کے لیے تیار ہےتے چھوڑ دیجیے
وہ ٹھیک ہے بٹ ایجوکیسن ہونا چاہیے نا کہ ہاں یہاں تک پڑھے ہیں
دیکھیے پت ہے وہ پڑھائی کوئی کام کرنے جس
نہیں ٹھیک ہے نہیں نہیں اس کے لیے ہم نہیں مطلب دنیا کے لوگ کو دیککھانے کے لیے نہیں ہم پڑھائی کر رہے کہ ہاں بی کمپلیٹ کر لیے آ خود کا گھر میں فیملی والے بچوں کو بھی تو دیکھ سکتے ہیں نا کہ صحیحغط کیا ہے غلط توڑیس اس لیے زیادہ تر لڑکی لوگوں پڑھائی ہی ہونا چاہیے تاکہ ہسبینڈ تو باہر رہتے ہیں گھر کا فیملی کا بچی لوگ کا سنھالنا اور رہتا ہے کیا کام نہیں رہتا
ہاں ہاں
پتا چلا کہ میری بھابھی کی طرح میرا بھتیجا پڑھ کے آتا کچھ اور اسکول ہے بھابھی کو سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کب پڑھ کے آئے ہیں
سمجھ گئے صحیح غلط کیا اسی لیے تھوڑا بہت ہونا چاہیے پڑھا ہوا لڑکی ہونا چاہیے تاکہ کچھ خود سے کام کر سکیں
ہوں ہم تو سوچتے ہیں کہ شادی بھی نہ کریں
ہوں تو آپ وہ کیسے ہو بولے تھ آپ سلمان خان پھر بن جائیے
سلمان خان کی بات ہے اچھا لگتا ہے اکیلی زندگی جینے میں
نہیں ببی خان ہے آپ تو سلمان خان بن جائیے اور اناتھ آسرا میں بچے لوگ کے پال چلائیے وہ تو بیسٹ لائف ہے نہیں ہے
ہاں
اور آپ کی امی کیسی ہیں
کیاچ
آپ کی امی
وہ ابھی گئی ہیں ڈالٹیں گے
کالا کے گھر
پانی گئے
نانی کےدھر ڈالتے نہیں گ
ہوں ہ دو دو دو جگہ ہے ایک جگہ یہاں پیچے ڈالٹینگا س لوکیا میں ایک فالہ کے گھر سے تھوڑا سا آگے
اچھا تو آپ کیم ڈال دینےا گنج کی اس کا مطلب
ہاں
تو راحت کی ہمیں کچھ لگتی ہیں کیا آپ لوگ کی
نہ
نہیں تو مسکان کے چھوٹی امی تو آپ لوگ کو کسی نہ کچھ نہیں لگ چھوٹی امی کے اچھا تو لوگ آگے میں رہتی ہے
ہاں
اور مسکان رانچی میں گئی تھی مطلب ہاسٹل میں پڑھائی کرنے میڈیکل کی تیاری کرنے تو اس کا اس ات تو میرا بات نہیں ہو رہا مطلب تو کمپلیٹ کر لی کہ ایے ہی چوڑ چاڑ دی
کمپلیٹ ہوئی گیا تھا تین مہینہ کا ایے کورس تھا میڈیکل کا تھا وہ
تو اب ان کو کیا پتا میڈیکل کے تھااک کہ نرسنگ تھا اب ہم ایسا ہی اور بڑا بول رہے تھے کہ مجھے ہم کو سرٹیفکیٹ ملا ہے ہم میرا سرکار ہاں ٹھیک ہے بات کی بات ہے میرا سرکاری ہو جائے گا فورارم بھرے ہیں گڑبا کالج میں یہ وہ بڑا مسکان آگے نکل گئی
ہاں
ہ نکلنا بھی چاہیے بھائی کیونکہ خود کا خرچہ اٹھانا ہے تو جانا ہی ن پڑے گا آگے ا ہم لوگ سب پیچھے رہ گئے ہم کو پتا تھا کہ وہاں پہ انجوائے کرنے کی تو بات کی بات ہے ہم کو پڑدا کیا کچھ نہیں رات گیت ہم نے ہات بتائی تھی کہ فتو ہے تو
ہاں
ابھی تو کھیتی کے ٹائم آ رہا ہے جی تو اب لوگ اب لوگ کھیتی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں
پاپا چھوٹا پھا کرتے ہیں
آپ کیا بک
مطلب پاپا میرے ابو ہی میں ہوا ہے
اچھا تو ہم کو سنا ہے کہ چھوٹے پاپا کرتے ہیں
ہاں تو دونوں دونوں کو مل کے کرتے ہم سے نہیں ہوتا یہ سب بائک سے جو پہنچانا ل
پڑے گا کہ جب پڑے گا نا ب وہاں پر کسی کسی کا پتا کیا ہوتا ہے اس چیز نہیں کر دوسرا کام کر لیتا ہے
ہ ہم سے نہیں ہوتا ہے کھیتی ہم سے نہیں ہوتا ہے کھیتی
ہم سےب بھی نہیں ہوتا ہے جی پر کیا کریں ہم جا رہے ہیں جہاں ہم ر س وہاں تو کھیتی باڑی کرنا ہے ہم کو س ہم کو اس سے کوئی مائنڈ
ہاں آپ کو آپ کا یہ کیا بولتے ہیں پسندیدہ شخص مل رہا تھا تو آپ کو کیا دقت ہے
ہوں صاہ بولے
ادھر بھی تو بادل کر ہی دیا پانی ہوگا
ہاں ادھر بھی بادل کیا پر ادھر
ارے کہاں رکھ ک ج کا پانی آ رہا ہے
جی بہ سال پہلے اور بات
ائے گ ن ہیلو ہاں کیا بول رہی تھھی
بول رہے کہ ارا تو بات ہو بھییا تھا ہاں ہلو
ارباد سے
آواز نہیں جا رہا ہے ہاں
ہ بار آواز
ای جب میرا نام جب میرا نمبر بلاک کر دیا تھا تب بات ہوا تھا آپ سے ہم کال کروائے تھے
ا
ہوں میری چھوٹی والی بہن کا فکس ہو گیا بس میری وجہ سے اس کاٹکا ہوا ہے
ہ ہ بڑھیا ہے جی آپ لوگھ
لڑکی اگر نہیں نا شادی کری کے وہ بھی ایسا کہنا آسان ہوتا ہے کہ نہیں کریں گے پر لڑکی اپنے گھر کے بوجھ بن جاتی ہے تو پتہ نہیں ہوگا تو لڑکا تھوڑا ہی کہ باہر نکل کے کھا رہے ہیں کما رہے ہیں ماں باپ کو ٹینشن ہو جاتا ہے کہ میری بیٹی گھر پہ ہی نہ رہ جائے یہ بلن پن اس لیے اپنا جو بھی ہے نا اچھا مارنا پڑتا ہے لڑکیوں کے ہر کچھ میں ہم کو بھی ابھی سے آد کرنے کا مطلب نہیں ہے مان چار سال پانچ سال بات کرنا چاہتے تھے بٹ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ابو امی کہتے کہ کہ ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں دماد یہ وہ پھر اگر کسی کے دونوں میں سے کسی کچھ ہو جائے گا تو یہ چیز سننے تو بڑا ہی برا لگتا ہے بہت خراب لگتا ہے کیسے بول رہے ہیں اور ہم بات نہیں مان کتنےوں ہم روزہ نماز کرنے ہیں ماں باپ کی بات نہیں مانیں گ یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے جو بول رہے سننا ہی پڑے گا ہوں ابھی تو میرا بی اے میں دو تین سال کا بھی ٹائم ہے
نہا آپ کا سیکنڈ ایئر چل رہا ہے نا